السلام علیکم
وعلیکم السلام جی
وہ آپ آپ کی امی جان آبو جان بھائی جان سب کریے ہاں الحمد للہ سب ٹھیک ہیں
جی اور بتائیں کانا کالی بھائی آپ
ہاں بس فری ہیں کھانا پیا
جی اور بتائیں آپ کے یہاں پہ موسم کی کیسی مجاج ہے جناب
ہاں موسم بہت خوش نموا ہے ٹھیک ہے تھوڑی گرمی ہے
انشاء اللہ گرمی تو ہمارے یہاں ا بھی کچھ زیادہ ہی یورپی ہے آج اس کا ٹیمپریچر کچھ پینتالیس ڈگری بتا رہا تھا ماسا اللہ اتنی گرمی ہے کہ دن میں تو اتنی دھوپ کی تفس رہتی ہے کہ ہمیں گھر سے نکلنے میں کافی جھڑ لگ نقصانات ہوتی ہیں ماشاء اللہ گھر سے نکل ہی نہیں سکتے دھپ تپس نہیں چ ہوتی در میں بھی اس کا در ہو رہی ہے جیسے کولر پنکھے ای کیا ابھی انہوں میں بھی یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چل رہے ہیں نہیں موٹر ہے نہیں وہ بھی دھیمی دھیمے گدی سے چلتے ہیں ماشء اللہ یہ گرمی زیادہ ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے مگر ے گرمی بڑھتی گرمی کا کارن ہم آپ جس لوگ ہیں اپنے کبھی غور کیا ہو کہ ہمارے ملک میں کچھ ان کچھ لوگ باگ ایسے ہیں جو پیڑ پودوں کو کاٹنے لگ جو چند پیسوں کے لیے پیڑ پودوں کو کاٹنے کاٹ رہے ہیں انہوں نے یہ اپنا بجنس بنا دییا ما چا اللہ ایسے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ مانو جیون میں مانو جین میں پیڑ پودوں کی اہمیت کتنی ہے اگر پیڑ پودے نہیں ہے تو مانو جین بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیڑ ایک ایس چیز ہے جو مانو جی مانو جیون کو بہت کچھ ہے دیتے ہیں بلکہ ہم سے کچھ لیتے نہیں بلکہ دیکھو پیڑ پودے سے پھل بھی پھل بھی دیتے ہیں پھل بھی پھول بھی دیتے ہیں چ بھی دیتے ہیں اچین بھی دیتے ہیں اور ہمارے واتاورن کو بھی شھ رکھ ماشاء اللہ یہ ہمیں کافی سارے فائدے بھی تھتے ان شاء اللہ پھر بھی لوگ ان کی قدر نہیں کرتے تو ہمیں میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں زیادہ زیادہ پیڑ پودے لگانے چاہیے اور لوگ وگوں کو یہی سمجھائش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کو لگ ب پیٹ نہ کاٹے ان شاء اللہ کچھ آپ فرمائیں
ہاں ابھی شک آپ کا بھی کہنا ہے بالکل درست ہے ہاں ویسے بھی گرمی ابھی کچھ موسم بھی ایسا ہی ہے پھر جو بارش کی وجہ سے تھوڑا جو اینٹ ہے وہ بھی نکل رہی ہے زمین کے اندر سے
جی جناب اور فرمائیں کچھ انشاء اللہ آپ صحیح فرما رہے دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیڑ پودے زیادہ ہوتے ہیں تو پیڑ پودے بارش جاتے ہیں ماشاء اللہ پیڑ پودے زیادہ ہوتے ہیں تو بارش بھی زیادہ ہوتی ہے جس سے ہمارا موسم سہانا سو م رہتا ہے جس سے ہمیں ہماری پرکتی بھی شھ رہتی اور ہمارے چاروں طر کا ماحوولت بھی اچھا رہتا ہے مسل پر ہمیں ایسے لوگ آؤ کو یہی سمجھانا چاہیے سمجھائش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ زیادہ پیڑ پودے لگائے ماشاء اللہ اگر ہر کام کی پہل خود سے شرع ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن آپ نے دیکھا ہوا کہ جیسا ہم اگر ہم خود کرتے ہیں پیڑ پودے ہم لگاتے ہیں تو ہی ہم لوگ بوں کو سمجا دے سکتے ہیں ماشاء اللہ اگر ہم خود نہیں لگاتے تو ہم کسی کو سمھا بھی نہیں سکتے اور لوگ ب سمجھنا بھی نہیں چاہتے جس میں خود پر عمل عمل کرنا چاہیے کہ ہم خود کریں گے تو ہم دوسروں کو بھیی بتا سکتے ہیں اور ہمارے دیکھو ایسا ہوتا ہے جیسا ہم کرتے ویسے ہی ہمارے بچے بھی کرتے ہیں ہمیں جیسے کہ ہم پیڑ کاٹیں گے تومہارے بچے بھی سو ہمارے ا جان پیڑ کاٹے ہیں تو ہم کاٹے اگر ہم خود پیڑ لگاتے ہیں تو ہمارے بچے بھی پیڑ لگائے اسی طرح اگر پیڑ پت زیادہ ہوں گی تو بارش س بارش سے گی تو موسم کا مزاج بھی ٹھنڈا رہے گا وہ بارش ہوگی تو پانی کی قلتیں بھی نہیں آئی پانی پانی اور پانی بھی زمین میں پڑے گا نہیں چل رہا اگر جی
ہاں بے شک آپ کا کہنا ہے بالکل درست ہے پردیسے بارش کا یہ ہے کہ تھوڑا جو دریا ہوتا ہے اس کے پاس میں تھوڑی زیادہ بارش ہوتی ہے جیسے
یہ جو یہ یا اور ادھر جیسے آپ نے سنا ہو بومرا والا ایریا
ادھر تھوڑا زیادہ بارش ہوتا ہے جیسے اور بھی کافی ایریا ہیں
جی جناب آپ یہ بتائیں یہ وائو پردوشن کس کارن ہو رہا ہے جناب
وایو پردوشن یہی ہے ہماری آپ کی وہ ہے غلطیاں ہیں یہ پیڑوں کو کٹا کاٹ رہے ہیں فیکٹریاںئے کمپنیاں چل رہی ہیں ان کا جو بیسٹج نکلتا ہے
جی اور کچھ دیکھو آپ بالکل صحی پر مارو ان شاء اللہ آپ صحی پر مارو دیکھو یہ وایو پردوشن ہے اس کارن ہو رہا ہے کہ آج دن آپ نے دیکھا ہوا کہ کئی شہر میں آپ چلے جاؤ گ ج ہاں ٹریفک اتنا ہوتا ہے کہ ٹریفک زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پولوشن بھی زیادہ ہوتا ہے آپ نے یہ بھی دیک جو واہن ہیں جو سڑکوں پہ چلتے ہیں ان شاء اللہ ابو ڈیزل پیٹرول گیس اتیاد سے چلتے ہیں تو ماشاء اللہ ان سے بھی دھواں نکلتا ہے جو ہماری پ میں مل جاتا ہے اس سے ہماری پ پردوشن میں ہوتی ہے اس کا اور اس کے اور بھی کارن ہے آپ نے یہ بھی کہ ہوا کہ ہم جب بازار جاتے ہیں تو ہم پالییکین کا استعمال کرتے پھر اس پالییکین کو لا کے کر کے باہر پھینک دیتے پھر ان شاء اللہ ہم اسے جلا دیتے تو اس سے بھی دھواں آ کے ب چلی گیا بنتی وہ ہماری باو میں مل جاتی تو ہمیں پولیتھیین کا اپیوگ بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں بجا کیا تمہیں کٹن بیگ کا ہی اپیوگ کرنا چاہیے جس سے انشاء اللہ بھی ہمارے واو کا واو پردوشت ہونے سے بھی بچے گا اور ہمارا واتاورن بھی سوچھ رہے گا اگر ہم پولیتھیین کو کہیں دھرتی پ مردا میں پھینک دیتے ہیں تو اسے جہاں ہم پولیی جو پہنتے ہیں وہ مردا بھی ان پجا ہو جاتی نہ تو اس پہ کوئی فصل ہو پاتی ہے پولیتھین کا بھی گل نہیں بات یہ جی جناب
ہاں بے شک آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے
جی فرمائیں
آپ کی کد آپ کی طرف کیسا وہ ہے مطلب موسم وغیرہ ٹھیک ہے ادھر
جی جناب یہاں پہ بھی گرمی ہو رہی ہے انشاء اللہ کافی دنوں سے بارش نہیں وہی اللہ تعالی سے ہماری تو یہی دعا ہے کہ بارش ہو جائے جس سے موسم کم جائے ٹھنڈا ہو جائے تو ماشاء اللہ سہانا ہو جائے تو لوگواوں کو کوئی تکلیف نہ ہو لوا بر جی کچھ آپ پروائیں نہیں تو کال ریجیکٹ ہو جاتی ہے ن جناب
ہاں
کچھ آپ بولیے نہیں تو کال ریجیکٹ ہو جائے گی
ہاں دیکھو یہ ہے آپ سفر کے بارے میں بات کرنا چاہو گے
جی جناب بولیے
سفر جیسے سفر جو ہوتا ہے انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے آدمی کی جو نقسانات ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی ایک سفر کی طرح ہوتی ہے اور لوگ بار جاتے ہیں سفر کرتے ہیں تو ایک دوسری جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں کی روایتیں کچھ تہذیب ان کو سیکھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اپناتے ہیں اور سفر کے جس سفر کرنے سے ہمارا جو جین ہوتا ہوتا وہ بھی اچھا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے ہم اچھا وہ کرتے ہیں مطلب سمپرک
جی جناب آپ بالکل ماشاء اللہ آپ صحیح پر مار رہے دیکھو ہم جو سفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم سفر کرنے جاتے ہیں تو انسانیت ہم انسان ہیں جو انسانوں کے بارے میں دیکھو ہم اس ہر جگہ کے بارے میں دیک کہیں جہاں جگہ جاتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں سب کچھ پتا بھی رہتا ہے اور اس کا اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہر جگہ اچھی ہوتی م لہ اگر ہم سفر کرتے ہیں تو ہمیں کئی لوگ بغ بھی ملتے ہیں جن سے ہماری ملاقات بھی ہوتی ہے اور وار بھی جس سے ہمیں کافی سمپرک میں بھی آ جات ملہ جس سے ہماری جان پہچان بھی بڑھتی ہے تو میرا مننا تو یہ ہے کہ ہم سفر کریں دیکھو یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں اور س سفر میں آئے دن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سفر میں لوگ جاتے تو سفر کرنے کے لوگ جاتے ہیں تو ہمیں گھر سے ہی شھ دیسی کھانا لے جانا چ وہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم سفر کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں
کہ ہمیں
کاا باہر کا کانا کھائے اگر ہم باہر کا کھانا کھاتے ہیں تو ہم سفر میں کافی ساری پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے مسل ہمارا پیسہ بھی برباد ہوتا ہے تو ان شاء اللہ آپ نے دیکھا ہوا کہ جو بہار کے جو پاٹ پ جن پڑ اتد کا ہم سیون کرتے ہیں تو ہمارے شریر پ انفیکٹ موٹاپا اور کافی ساری بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے یہ جن آپ کو کیاا پڑا
ہاں سفر کے ٹائم پہ ہمیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا دھیان رکھنا چاہیے اور کچھ مطلب پہلے سے ہی ہمیں کچھ پلاننگ کرنی چاہیے سفر کرنے سے پہلے ایک پلاننگ کرتےنی اس کے بعد ہی سفر پہ جانا چاہیے
تو دیکھو ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں سفر میں تو ہم ان ان کا لہجہ دیکتے ہیں اور ان کے ریتی رواج بھی دھتے پھر ہموں نے اپنا آپ س اللہ ہمیں کافی ساری جانکاری بھی پردان ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور لوگ بق کیا کر رہے ہمیں چیزوں کے بارے میں بھی جانکاری اور ہم جاتے ہیں تو کہیں ہمارے یہاں کچھ پہناوا ہوتا ہے تو ماشاء اللہ کسی جگہ دوسری جگہ کوئی اور پہناوا ہوتا تھا تو تو لوگ ب اس پہناوی کو پھر اپنی جگہ پہن کے دیکھ نہیں تو ماشاء اللہ ایک دوسرے کی بارے میں ان کے دھرم کے بارے میں اتد چیزوں کے ہمیں جانکاری ی روایوں کے بارے میں ج معلومات ہوتی ہے تو ماشاء اللہ ہمیں سفر کرنا بھی ضروری ہے اور زندگی ایک سب ا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم دس ہاں میں ایسی چیزوں میں سمے جیا نہیں کرنا چاہیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آج لیکن لوگ ب جو سوشل میڈیا ہے اس پہ اپنے سمے دضیاع کر رہے ہیں ریلس ویڈیوز اتیاد دیکھنے میں اور کچھ لوگ آ گئے جو اپنے گھر پہ پڑے اپنا سل میں جیا کر ہے ماشاء اللہ ہمیں زندگی ایک زندگی دی ہے ہمیں اس میں کچھ کرنا ہی چاہیے بلکہ یہ نہیں ہے کہ ہم آرام ہی فرمائیں اگر آرام فرمائے تو ماشاء اللہ آرام سے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر آج کے سمے میں کوئی جان کاری نہیں ہے معلومات نہیں ہے تو ہمارا کچھ بھی وجود نہیں ہے انشاء اللہ مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ تو آگے بھی ہماری بات ہوتی رہی ہے خدافظ بائیجان خدا حافظ بائیجان